ہی ہاں ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام
کیا کر رہے ہیں
بس بیٹھے ہوئے ہیں
ہ تم تو کام کرتے تھے وہ کام نہیں کرنے کا
ہاں
کوئی کام کر رہے تھے نا آپ نہیں کر رہے ہیں آج نہیں ہے کا
نہیں آج نہیں آج بیٹھے ہی ہیں نہیں نہیں آج بیٹھے ہی ہیں
ہاں ہاں
وہی بول رہے ہیں صبح ہو جو کال کیے تھے
ہاں ہوں اچھا ادھر سے ہم کال کریں گے تبھی بڑھتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ
ہاں اسے بھی ہو سکتا ہے جس ہم بھی کال کریں گے سکتا ہے
ہ وہاں پہ میٹنگ میں بولے تھے کہ یہ دونوں طرف سے بڑھتا ہے لیکن نہیں ایے ہو رہا ہے
بڑھے گا جیسے آٹھ ملتا ہونے سے دس ملے گا آپ کریں گے د کا دس م لیتا ہے اور آپ کو دس ملے گا میر کا آٹھ ملے گا مٹ کا
ہ
ایسے تو میٹنگ میں بولا آ گیا تھا
ہاں
ہاں
کون کلاس تک پڑھے ہیں آپ
پڑے ہیں بی اے پاس
ہاں
ہاںپن توک رہے ہیں
ہم تو کر رہے ہیں ا گریجویشن کر رہے ہیں
ہوں کون کالج کون
یہی طرح سے
کہاں سے بول رہے ہیں
اوریا
اچھا وہ صب گی نا
ہاں
ہوں وہ نمبر وہ نہیں لگا جو لگا بول ستاوں
نہیں لگا
نہیں لگا کلٹری بھی نہیں دیے
اور تو آپ کوٹوں وہ پہلے واٹسپ پہ میسج کر کے یا کال کر کے بات کر لینا چاہیے اس کے بعد ن ڈاٹا ووٹا بند رہکھتا ہوگا نیٹ ورک پرابلم رہتا ہے ا
ہ لکھ رہا تھا کال کریں گے اچھا میسج کریں گے واٹسپ سے کو باتیں دیکتے ہیں
ہوں اور ن اور بڑیا ایمیا اپنا پت ہی ہے
ابڑ
نکح اکا ہو گیا ہے
ہاں ہو یہ ہے
ہاں
تو ب دم سحی بات کیا حال چ
ہاں
کیا وہد
توب کھانا پینا ہو گیا ہم یہاں
ہوں کھائے تو ہیں
اور بتائیے اور حال چال
اور آ بس اللہ کے دن ہے بس زندگی کٹ رہی ہے وہ بھی کشٹم
سب کا ویس د یہ
ہوں
اور کوئی آنے جٹا ملا کوئی
کہاں اس پر کوئی بھروسے نہیں کرتا ہے سوچتا ہے ای سا فراڈ ہے
ہاں وہی بات ہم کوپ صبح جوائن کیے و بول رہا ہے ن نمبر جو کر لیے ہیں ایڈ کر نمبر نمبرھوول رہا ہے وہ ایڈ کروا رہا ہے خالی جیا ڈیلیٹ کر رہیا صبح بول کے اٹھی ہوئے وشواسن نہیں کرتا اس سی
ہاں اتنا فراڈ والا بڑھیا گیا ہے اب یہ پتا نہیں فراڈ والا ہے کہ والا ہے
دیکھ لیتے ہیں میاں کیسوں ایک ایک بار کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی
ہوں
اب اچھا رہے گا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا یں ایسا کام بھروسہ کون کرے گا بس ایک ہفتہ کے کام ہ
ہ تو امت سر سے نہیں بات ہوتا ہے
امت سر امت پڑھاتے نہیں پڑھاتے ہیں وہ
نہیں مطلب امت گرو جی وہی جو ہوتے ہیں مطلب وہ پچیوں لائن بول رہے ہیں
جو اس کا بھائی ایک پوولس ہے
ہاں ہاں وہی تین بھائییا ہے کا نام س
رنجت نام ہے ساب رنجت سنجیتب
ارے ان کا بیٹا بیٹی کے نام ہے اونیس نام ہے
جمککا تو بول بیٹی ہو بیٹا
ہاں کوئی پرگا کیندر چلاتے ہیں وہی نا
نہیں نہیں نہیںرا کیا تو پتہ نہیں چلاتے ہ کہ تو نہیں پتا لیکن چلاتے تو نہیں لیکن یہ سب کام کرتے ہیں آن لائن
ہاں ہاں وہی پنچایت بھون میں
ہوں فتانل چ کا کا
تو ان سے نہیں پوچھتے ہیں کیسا ہے کہاں ہے
وہ نہیں پتا ان کو ہم کو جانتے جیس سے ہوا ہے کٹٹ جیس
ہ وہ بھی کوئی ریلیشن میں آتے ہیں کیا
ہاں مما لگتے ہے
یہ نیتشوئییا
جی سال میرے گھر
ہ او ہاں بغل میں بتایا تھا
ہوں ب اپر کے کےندر چل آتے ہیںا ہ
ہوں کھانا پینا میں کہاں بننا تھا
ہاں بنے گا روٹی سبزی ب جیا چاول وہاں پہ جگ میلہ جگ بھی لگتا ہے نا وہ ندی میں کب لگتا ہے ج سنکرانت میں
جاگ تو ایسے نہیں لگتا ہے ایک سال ہوا تھا ہاں تل سکرا لیکن آپ مسلم ہو کی ایسا بات کا کر رہے ہیں
او
نہ شیووراتری میں بھی لگتا ہے تل سنکرانت میں بھی لگتا ہے
اچھا
اس سے ہمملوگ کا کیا لینا تھاینا ہم لوگ تو مسلم ہے
ہاں مت لگتا ہے پوچھ رہے ہیں
ہ لگتا تو ہے محرم بھی ہوتا ہے ترسی میں سب وہاں پہ جٹتے ہیں سب ٹکر ہوتا ہے ساؤنڈ وانڈ کا
کہاں سے
طرحاسی سی ہاں تراسی میں ہے
ترسی میں ہی ہوتا ہے ہم لوگوں تو کنڈا میں ہوتا ہے
ہوں
نہیںیں بھی ملاپ ہوتا ہے
شام کو بھی نماز پڑھتے ہیں
ہوں
نماز شام کو بھی پڑھتے ہو
ہوں شام کو کا
ہاں اور بتائیے کچھ
اور سب اچھا ہے اللہ ح کے دین سے سب
ہاں میرا اچھا نہیں ہے اللہ میرے پہ رحم نہیں کر رہا پتا نہیں کیا
اچ ہاں ہو گے
کیا ہوگا زندگی جھنڈ جیسا ہے ہوگا
ہاں اسی ایپ سے استعمال کیجیے اگر ہو جائے گا تو ایک تو ب روزگار ملا ہوا ہے اسی سے کچھ ہو جائے
ہاں ہو گت نا
اک
اس میں بھی پتاہ نہیں ٹائپنگ ٹائپنگ کیسے کرنا ہے
اگلا ہولہ من
ہاں
لام ٹائنگ کرنے والاوں
کولوا والا تو کیس تیر گھینچ کے نکال ہی دیں گے
ہوں اس میں بھی اس میں دے دے گا تھوڑا بہت کچھ تو اگلا بار بھی ہو ہی جائے گا
کتنا ٹاسک پورا ہوا کال والا صرف پانچ ٹھوراتا ہے اس میں کتنا ہوگا
آاںپ کتنا ہوگوا
میرا توب صبح کیے تھے وہی دو ٹھوکیے تھے ابھی کی کرنا ہے پھر سو گئے تھے بیچ میں تو تینٹو ہے مطلبھی تینٹ کمپلیٹ ہوا ہے
تو نمبر اس میں دیتا ہے نا
ہاں
نمبر کتنا ہے
نمبر کہاں دیتا ہے پانچ تو دیکھے میرے پانچ تو اتیھی دکھا رہا تھا
کیاچے
وہاں پہ کال والا پہ کال کریں والا پہ
تو اس تو بہت زیادہ میرا ہے ست آٹھ ہوگیا لیکن کیا بولتے ہیں اس میں نمبر ہوگا لکھین ای سی میں نہیں ٹائپ جہ کال لگا ہے نا ا نمبر لکھایا ہوگا
پتا نہیں میرا تو تو ایس نہیں ہی
ہے وہ کا سب میں ہے
نمبر تو وہی بول رہے ہیں پانچٹو نمبر تھا نا پانچ سیٹوں تھا مطلب نمبر بول رہے ہیں بیک بھی نہیں ہوگا نا تو کٹ جائےا بولو نا
چار سو پانچ سو اس سے ہوتا ہے چھ سے سات سو یا کال ہے گوگل اوپر دیکھیے نمبر لکھا ہوگا
ایسا تو کچھ نہیں ہے
ہ ہ اا ش
دیکھیے اسے ہے لکھل فون ہے فرینڈ اور کوسٹ میں اردو
اس کو پچھوں نہیں لکھا ہوا نمبر نہیں ہے
تو وہیں پہ پانچ دو اور پانچ ایسے لکھا ہے تو دو میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا صبح ایکٹو بھی تین ٹو
د کمپلیٹ نہیں کرنا ہے اور اس کا کیا بولتا ہے منٹ کمپلیٹ کر ایک سو اسی منٹ کمپلیٹ کر
ہاں ہاں وہ تو پتہ ہی ہے اس میں بہت ٹم لگے گا ل کہا
تین گھنٹہ بات کرنا ہے آدمی سور کے
ار تو دس دس منٹ ہی نا بات اتنا مان کے چلیے پانچ بار کال کرنا پڑے گا ایک گھنٹہ کے لیے بارہ چھ بارہ پچیس ساٹھ اور پانی وانی دیرا آج
نہیں آج دن بادل چھا رہا ہے لیکن پتا نہیں گ شام تو گرے گئے تو
ہوں
اللہ کہاں پانی پ آ رہے ہیں کچھ بھی
اللہ کیسے پتا نہیں گرا دیں گے اللہ اندر دیو جی نہیں گراتے ہیں اللہ کیا ہی کریں گے پس
ہاتتے ہلہ م رارا
ہ اللہ ہم لوگ کے لیے تو اللہ ہی سب اچھا اللہ کے بیوی کا کیا نام تھا اتنا بڑا ہو گیا آج تک اپنے دھرم کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے
ہاں س ت ہ
ہوں
قرآن اورر ہم پڑھے ہیں کہ
ہوں
قرآن اران پڑھے ہیں
ہلکا پلکا پڑے ہے ہیں
ہ سنسکرت اردو میں رہتا ہوگا نا
ہاںسا ب تو
بہت لیکن بات بنا لیتے ہیں آپ کی
اچ کیا کہ بان ہی پڑے
گاڑی واڑی رکھے ہیں
نہیں جا رہی کو
یہ بائک بھی نہیں ہے
بائ ہے
بائک میں آگے وائزر رہتا ہے نا وائزر پہ وہاں پہ اردو میں کچھ لکھوا دیجے مسلم کا پہچان ہے
ہاں سات سو چھیاسی
صی پکڑے
ہاں
سات سو چھیاسی صی پکڑے ہیں
ہ وہی لکھا لکھوا دیتے ہیں لکھوائے تھے ایک بار تو پھر نہیں لکھو
بچہ لوگ بہت بدمش رہتا ہے کباڑباڑ رہتا ہے کیا گر جائے گا تو وہ ٹوٹے گا وہ